ہیلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے
ا خیریت سے اور آپ بتاؤ سب وہاں پہ خیریت سے
آب
اور اور کیا چل رہا تھا کہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے
ہوں بس تیاری کرتے گھومنے جانے کی
تمہاری چوڑیوں کی کھنک بتا رہی ہے کہ تم تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی
ہ گھومنے جانے کے لیے بچے کی چھٹیاں چل لگ گئی ہیں تو بس بچے لگے ہوئے ہیں کہیں لے کے چلو کہیں لے کے چلو اس لیے جی جی جی جی جی جی گرمی لیکن اس قدر ہو رہی ہے اس وجہ سے سے کہیں جانے کا دل ہو نہیں رہاتا لیکن بس وہی ہے لیکن دیکھتے ہیں عید کے بعد دیکھتے ہیں اب تو عید ہے کل
ہوں ہم بھی گئی میرے شوہر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عید ہو جانے کے
ہاں کیونکہ عید پہ تو پھر یہ ہے نا کہ سب آتے جاتے ہیں
ہاں ساریے سب کی خاطرداری میں لگ رہے ہاں سب کی خاطرداری میں ک دن نکلنے جا رہا ہے نکلے جا رہا ہے اور یہی نہیں پتا چلتا کہ کیا کہتے ہیں ابھی ٹائم کیسے ملے گا پورا دن شاپنگ مارکیٹ ان چکروں میں لگا
جی دو تین دن تو ایسے ہی نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے عید
ہوں بالکل ا یہ دو تین دن کے بعد بھی کچھ نہیں
ہاں پتا کیونکہ یہ بکرا عید ہے نا اس میں تو بس یہ کھانا پکانا کھانا کبھی یہ بنا لو کوب وہ بنا لو بس گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہو پاتا
ہوں پر تیاری اتنی زور شوروں سے چلتی پر گرمی میں آنے میں نا کوئی بھی کوئی بھی ہمارا کوئی بھی تیوار گرمی میں سب ایسے ہو جاتے ہیں
شام میں اگر ہم سوچیں کہ صبح کوئی ہمارے یہاں آ جائے اور شام میں ہم چل جائیں گ ل ایسا ہوتا کہ شام میں ہی سب نکل کے آیں گے صبح سے بیٹھ کے
ہاں س صبح سے تو ہمت ہی نہیں ہوتی نا باہر نکلنے کے بعد یہ یہ اتنا برا حال ہو رہا ہے شہروں میں تو اتنی گرمی ہو گئی ہے بہت گرمی ہو گئی ہے لیکن ہاں عید کا تہوہار کشمیر میں اور کیا کہتے ہیں جموں میں
جی ج یہاں پہ جانے کا بہت دل جی جی جی جی جی وہیں تو مزہ آتا ہے بچے یہی تو کہہ رہے ہیں کہیں گھومنا ٹھنڈی جگہ تو مط نے بھائی ٹنڈی جگہ ہی چلو کیونکہ ابھی جیسلمیر وغیرہ کا جانے کا ہو رہا تھا تو وہاں پہ تو گرمی بہت ہی زیادہ ہوگی ہاں اس لیے کیکہ آج کل انسٹا پہ ویڈیو جو بہت آ رہی ہے نا اس کی جیسلمیر کی اور ادے پور کی یہاں کی میں نے کہ یہاں تو گرمی اتنی ہوگی بس انسان پال ہو جائےا چھو چوٹے بچے اچا میں نے کہ سکتا کسی ٹھڈی جگہ ج دہرادون چلو مسوری چلو یا پھر منالی کا دیکھنا لیکن منالی میں بھی دسمبر میں مزہ آتا ہے
نہیں منالی میں اس ٹائم پہ بھی ہوتا ہے مزہ آتا ہے اگر آپ ہاں روتاانگ وغیرہ چلے جائیں نا ایکچولی پت ہے ہوتا کیا جا رہا ہے کہ شہروں کے کے اندر جو ہے ن پ تڑووں کو تو کاٹ جا رہے ہیں سارے پیڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں اتنی گرمی ہو اے سی ہوک ہیٹ نکل رہی ہے پہلے ہمارے جو والدان نے ہمیں پالا ہے ہر گھر میں دو دو چار چار ایسی ہیں بٹی بنے پڑے ہیں بھٹی جسے کہتے ہیں نا باہر پیر نہیں رکھ سکتے قدم نہیں رکھ سکتے باہر اور گھر کے اندر بیٹھ
تو وہ پھر نقصان بھی دیتی ہے گھر کی گھر کے اندر ہی گھسے رہو گھسے رہو تو وہ بھی نقصان دیتا ہے کیونکہ باہر کی بھی آکسیجن ہ ہوا پر پانی ضروری ہے لیکن باہر نکلے گ ایسے پبلک کیونکہ وہی ایسی کہ گرماہٹ
میں تو ہاں سب پہلے میں کہتی ہمارے والدہ نے ہمیں پالا تو کولر ہوا کرتے دیک کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اس میں پانی بھرو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چھت پہ لگا لیتے تھے تو کولر اور کبھی کبھار چھت پہ ن جیک کوئی مطلب سڑکے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی تھی شام کو سڑکوں پہ سب پانی کا چھڑکاو کر رہے ہوتے تھے ہ اپنے گھروں کے آگے ہاں شام کو ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی ہماری امی کہتی تھی کہ سیڑھیوں پہ جھاڑو لگاؤ اور سامنے نا نیچے پورے گلے کر کے آ گئے نا اپنے چھڑکا کر کے آؤ اور چھت پہ چھڑکاو کرو ہم دونوں بہنوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی ہاں اور پھر شام کو ہم لوگ سارے چھت پہ کھانا لے کے جاتے تھے اپنا چھت پہ جا کے ہم اپنا کھانا کھایا کرتے تھے اوپر نیچے چڑھتے تھے جس سے ایکسرسائز ہو جاتی تھی پورا ویایام ہو جاتا تھا شریر اور ہینڈ پمپ لگے ہوتے تھے ان کو چلاتے تھے پانی بھرتے تھے نہ تو کوئی یوگا کرنے کی ضرورت تھی نہ
سب ڈیجیٹل آن لائن زمانہ ہو گیا اب کچھ نہیں سب چیزیں بٹ سوئچ آن کرو تو پانی مل جاتا ہے ضروری نہیں ہے ہینڈ پمپ کھینچنے کا یا اور چھڑکاؤں اے س کا بٹن اؤ تو ٹھنڈا ہو گیا بس نہ کولروں میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے لیکن یہی ہمارے لیے ہو رہے ہیں کیونکہ بات یہ وینٹیلیشن نہیں ہے نا تو کولر رکھے کہاں جائیں کولر کو تو کھلی ہوا چاہیے
نہیں وہ بات تو صحیح ہے کولر کو تو بالکل کول ٹھنڈی ہوا تبھی دی دی جائے گی لیکن کولر بھی ٹنڈی ہواہاں نچے گا ہر جگہ اب آپ نے دیکھا ہے بڑبڑی اونچی اونچی سوسائٹی یاں بن گئی ہیں کہتے ہم لوگ وہ تیسرے محلے میں رہے ہیں ہم لوگ چونسٹھوے مالے پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ گرمیوں میں نا آپ ان کے گراؤنڈ میں بھی نہیں کڑے ہو سکتے کیونکہ سب کے اے سی چل جاتے ہیں تو سب کے اے سی باہر ہوا چھوڑتے ہیں نا تو وہ بھٹی بن جاتی ہے جیسے کہتے ہیں نا بھٹی میں نے تو کئی ایسے کیسز سنے
بالکل ہماری بھی بلڈنگ کے بالکل فرسٹ فلور کے آگے ہی ونڈو ای س لگا ہوا ہے سمج گیٹ کھولیں گے پورا اس کی گرماہٹ اور گلیاں آپ کو پتہ ہے کتنی پتلی پتلی اوپر سے چھجے مل جاتے ہیں بالکل تو وینٹیلیشن کی جگہ ہی نہیں ہے کہہ نہیں سکتے کسی کو ہاں نہیں سوچتے بھی نہیں ہے اور لو کہہ بھی نہیں سکتے کہ گے توبھی جگڑا ہو جائےا
ہاں یہ تو نہ ہاں لوگ نہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ تھوڑا دائیں بائیں کر لیں ادھر ادھر کر لیں
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں۔۔۔۔۔ کہا گیا ہے کہ بھائی پڑوسیوں کو۔۔۔ دقت نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔۔
ہاں۔ ہمارے تو۔۔۔ نہیں یہ کہتے ہیں نہ ہمارے تو دھرم میں یہی کہا گیا ہے کہ۔۔ کہ آپ نے ہمیشہ دوسرے کو بارے میں سوچ
اس لیے ہم تو ہمیشہ نانی کے یہاں چلے جاتے ہیں بس وہیں آرام ملتا ہے وہاں پہ آج بھی ا نہیں ہے کولر پنکھے ہیں کھلا ہوا گھر ہے تو وہیں آرام ملتا ہے ہمیں وہاں جا کے بلکہ وہ ہماری نانی کا گھر ہے۔۔ ہاہاں تو بچوں کو۔۔۔ کو بھی وہی تو کہہ رہی ہوں وہ ہمیں لگتا ہی۔۔ ہمارا مائقا ہے جبک یہاں پر ہے پر یہ لگتا نہیں ہے اسی بہانے گھومنا بھی ہو جاتا ہے۔۔۔ یہ ھمم وہی تو کہہ رہی ہوں۔۔ ہاں کیونکہ سب بہن بھائی ملتے ہیں سب لوگ ہوتے ہیں اور کھلی جگہ کھلی ہوا۔۔ تو سب۔۔
جب تک نہ کہتے ہیں نہ خاندان سارا اکٹھا نہ ہوں میں۔۔
ہاں تو مزہ جی بالکل پتا ہی نہیں چلتا جی بالکل اب یہاں تو گروں میں آج کل سوسائٹییا بڑے بڑے شہروں میں ایسے کوئی کسی سے مطلب ہی نہیں رکھتا ہے سب اپنے اپنے فلٹ اپنے اپنے فلیٹوں میں اپنی۔۔ نی بلڈنگوں میں سب لگ رہے۔۔
ہاں کسی کو کسی چیز سے کوئی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔۔ میں بھی کچھ سب کچھ ایسا دیکھ رہی ہوں سبہاڑوں کی طرف بھاگ رہے ہیں پہاڑوں پہ اور پہاڑوں پہ جیسے جیسےٹورسٹ جا رہے ہیں رستے بنان کے چکر میں وہ پیڑ کاٹےجا رہے ہیں۔۔ وہ پیڑ کاٹے جا رہے ہیں آپ بتاؤ وہ وہاں پہ بھی ٹورسٹ پلیس کہاں سے رہ گئے ہاں وہ کہاں سے ٹورسٹ پلیس رہ گیا وہ تو وہ بھی ویسا ہی بنتا جا رہا ہے۔۔ ہم گئے تھے پچھلے سال گھومنے کے لیے مسوری وہاں پہ۔۔ جنت ہے منسوری۔۔ بہت اچھا ہے بہت سندر ہے لیکن اتنی بھیڑ اتنی۔۔
ہاں تو وہ پبلک سب ہاں وہیں گئے ہوں گے نہ جی جی جی ہاں لوگوں سے بھی رش سے بھی بھیڑ وہ ہو جاتی ہے نا گرمی ہاں لوگوں۔۔
گاڑیوں کے ہارن پورے جو ہمارا پندرہ منٹ کا رستہ تھا۔۔ سمجھ لو وہ چار گھنٹے جام میں کھڑے رہنا پڑا اس یہ ایک۔۔ انی بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ جذرا سی گرمی پڑی سردی بھی
مجھے بھی گھومنے کا بہت شوق ہے لیکن بس یہ ہے کہ گرمی دیکھ تیوں نا اورفھر بچے چھو چوٹے تو بس اس وجہ سے سے وہ ہو جا ہے دل آگے پیھے اچ ایک تو بڑے بڑے ہوں تو چل لیں گے کیری کر لیں گے پروابلم نہیں ہے لیکن یہاں چوٹے بچے کو تو خود ہی کیری کرنا پڑ پڑھتا ہے
بڑے بڑے ہونے میرے میں میرے بچے بڑے بڑے ہیں وہ بڑے بڑوں کے ساتھ بھی نا یہ دقتیں ہیں کہ ان کے اسکول کا کام نہ رک جائے ج ارے ان کو کیسے لے کے جائیں گے ان کی یہ پریشانیاں ہیں ا ایک دن بی کلاس مس ہو گئی تو میڈم سنائے گی ٹیوشن کے اتنے پیسے بھر رکھے ہیں تو انسان کو نا جب ملے نا کیا کہتے ہیں گھومنے کا موقع تبھی چل لو تبھی چل لو چھوڑو نہیں
جائیں گے تو وہ تومجھ لیجیے پھر تک
نہیں وہ کبھی نہیں پت ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ ندی پار ہوتی
جی جی جی جی ج جی جی جی میرے شوہر بھی یہی کہتے ہیں ابھی گھر میں کوئی کام بتا دو تو ابھی نہیں ہوگا لیکن اگر گھومنے ہی کہ د تو پے ابھی ہو جائے گی کہ کہ تو میں نے کہا بھائی یہی ہ مارے گھومنے کی یہ بس بتا دیجیے کل کو بڑلاپ آ جائے گ تو ب درد ہو کہاں جائیں گے گھر میں بیٹھ کے چائے پییں گے ہاں اور پھر آپ کہوگا کہ ٹائم ہے اب چلنا ہے نہیں جانا بہت ہی زیادہ بت مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے پسند ہیں منالی ہو گیا شملہ ہو گیا اور نینی تال ہو گیا یہ سبی جگہوں پر ہاں انشاءاللہ جی جی ہاں جگہ ہے تو بہت اللہ تعالی نے ستان میں بہت ساری ای جیسی جگہیں بنائیں گے کہ باقی بھی دنیا میں ہی جنت بھی ہے
ہاں کہتے ہیں نا کشمیر ہے بہت سی جگہ نہیں میرا خود میں گھومنے کے لیے بہت میں بھی بہت سیبریٹ رہتی ہوں مجھے بھی بہت پسند ہے کیونکہ ایک عمر ہوتی ہے تب تک گھوم لو تب تک کھایا پیا لگے گا اوڑا پہنا لگے گا میں نے کہا ہم بڑھاپے میں جائیں گے ہم یہ
ہاں نہ پہن سکتے ہیں نا جی بالکل صحیح بات ہے اپ کہیں گھومنے پھرنے میں ہی استعمال ہو سکتے ہیں ایسے کپڑے گھر میں پہن کے کوھ بیٹھ نہیں سکتا ہے
ہاں یہ تو ہے اس میں نا بس یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں نہیں چلو آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہ ہاں آپ بھی گھوم کے آئیے گا تو بتائیے گا ٹھیک ہے ان شاء اللہ اللہ حافظ
ہاں
ہلو ہاں ساری یار میں کال پہ